السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا حال ہے آپ
نہیں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
بس شکر الحمد للہ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ٹرانسپورٹ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھے تو ہمیں اندازہ ہو ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی نہ کسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ سائیکل ہو موٹر سائیکل ہو کار بس ٹرین یا جہاز یہ سب ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے ٹرانسپورٹ نے انسان کی زندگی کو آسان اور تیز بنا دیا ہے ہے کہ نہیں
آپ نے بالکل درست کہا اگر ہم پرانے زمانے کو دیکھیں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں کا استعمال کرتے تھے جیسے گھوڑا اونٹ یا گدھا سفر میں کئی دن لگ جاتے تھے لیکن آج رانسپورٹ وجہ سے وہی سفر چند گھنٹوں یا چند منٹوں میں ہو جاتا ہے
بے شک آپ نے بالکل صحیح بات کہی پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے انسان کو بہت تیزی کرنی پڑتی تھی راستے مشکل ہوتے تھے اور سفر لمبا ہوتا تھا لیکن آج بس کار ٹرین اور جہاز کے فاصلے کم کر جی جی کرتے ہیں
ہاں ہاں بالکل بالکل جی ہاں آج اگر کسی کو دوسر سے ملک جانا ہوتا تو جہاز کے ذریعے چند گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے یہ ٹرانسپورٹ کی بہت بڑی سہولت ہے
بے شک ٹرانسپورٹ صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے بھی ضروری ہے اگر ٹرانسپورٹ نہ ہو ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ بہت مشکل سے پہنچتا ہے اور نہیں پہنچ سکتا
بالکل مثال کے طور پر کھیتوں سس سبزیاں اور پھل بازار تک فیکیکٹریوں سٮت چیزیں دکانوں تک اور دکانوں سے لوگوں تک سب ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچتا ہے
بے شک ٹرانسپورٹ کے ہی ذریعے پہنچتا ہے سب کچھ اسی طرح اسی طرح ج ن ٹرک کینسٹر اور مال مال ہے نا مال بردار گاڑیاں کاروبار کی بنیاد ہے ہے کہ نہیں
جی ہے بالکل درست بات کہی ہے آپ نے اور صرف کاروبار ہی نہیں ایمرجنسی میں بھی ٹرانسپورٹ کی بہت اہمیت ہے مثال کے طور پر ایمبولینس ققھض
بالکل بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے سو فیصد درست بات کہی ہے آپ نی جی ہاں اگر کسی کی طبیعت خراب ہو یا حادثہ ہو جائے تو ایمبولینس فورا مریض کو ہسپتال لے جاتی ہے
جی بالکل بے شک اور فیض ب گیڈ بھی ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے اگر کہیں اگ لگ جائے تو یہ فورا پہنچتی ہے
بالکل بالکل بہت ہی بہت ہی عمدہ آواز کہی ہے اپنی پولیس کی پولیس کی گاڑیاں بھی امن قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے
جی بالکل جی جی بالکل درست بات کہی ہے آپ نے سو پرتیشت صحیح بات کہی ہے آپ اپنےنی اگر ہم روزمرہ زندگی دیکھیں تو بہت سے لوگ روز بس یا وین میں سفر کرتے ہیں طالبہ اسکول کوول جاتے ہیں لوگ دفتر جاتے ہیں اور کئی لوگ روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ پوٹ استعمال کرتے ہیں
فول بھی بک بالکل جی ہاں پبلک ٹرانسپورٹ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جن کے پاس اپنی گاڑی اپنی موٹر سائیکل کچھ نہیں ہے اور
جی جی جی بالکل بےشک یہ ایک مفید
جی جی جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل
پبلک ٹرانسپورٹ میں مشکلات بھی ہوتی ہے رش گرمی اور جگہ کی کمی اور بھی کئی دوسرے حال ساتھ جیسے ڈرائیور کا ٹیسٹ چلانا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے کوئی ایسی جو
جی جی جی جی جی ہاں جی خاص طور پر جب بس میں جگہ نہ ہو اور کنڈکٹر پھر بھی کہے آگے جگہ ہے آگے
جی بالکل بالکل یہ جو کنڈکٹر ہے بہت ہی واحیا قسم کا آدمی ہوتا ہے
نہیں بہیا تو نہیں ہوتا بہیا تو نہیں ہوتا بس نہیں نہیں ویا تو نہیں ان کا بھی کاروبار ہوتا ہے اسی لیے یہ بھی بیچارے کمانے کے لیے نکلتے اسی لیے یہ چیزیں ا ایسا کرنا کبھی پیسنجرس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہے کہ نہیں
ہاں بالکل ایک اور مسئلہ ٹریفک کا ہے آج شہروں میں گاڑیاں بہت زیادہ ہو گئی ہے
جی وہ تو ہے ہی بالکل بالکل سڑکوں پر بہت رش ہوتا ہے بہت شور ہوتا ہے اور وقت بھی بہت ضاائع بہت زیا بہت بڑھ گیا ہے ہ
جی جی جی بالکل کل صحیح کہا آپ نے صحیح فرمایا کئی بار انسان دس منٹ کے کے راستے میں ایک گھنٹہ لگا دیتا ہے
جی بالکل بالکل اور پھر کہتا ہے کہ ٹریفک نے جان لے
جی جی جی بالکل بالکل صحیح درست بات کر کہی ہے آپ نے
ٹرانسپورٹ کے ساتھ ایک اہم چیز ٹریفک قوانین ہے
جی بالکل انہیں ہمیں جو ہے انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی کہنا چاہیے اگر لوگ قوانین کی پابندی نہ کریں تو حادثات ہو سکتے ہیں
جی جی جی جی جی جی جی ہیلمیٹ پہننا سیٹ بیلٹ لگانا رفتار بہت کم رکھنا اور سگنل پر رکنا یہ تو بہت ہی اہم اور ضروری ہے جس کے پاس گاڑی ہو اپنی
جی جی بالکل اہم ہے صحیح درست بات کہیے آپ نے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سب آتا ہے اور پھر جلدی میں گغلط کر بیٹھتے ہیں جیسے کہ نوج ان کا گرم خون جو ہوتا ہے وہ نہیں مانتا کہ یہ سب چیزیں کیا ہے
جی جی بالکل بالکل یہی غلطی حادثے کا سبب بن جاتی ہے اور ایک معصوم سی جان کبھی کبھی معصوم سی جان موسم کی جان بھی لے سکتی ہے
جی بالکل درست بالکل صحیح بالکل عمدہ بات کہی ہے آپ نے ایک اور مسئلہ آلودگ کی کی کا بھی ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ماحول کو خراب کر دیتا ہے
جی جی بالکل بالکل اسی لیے آج کل الیکٹرک گاڑیاں بہت ہی استعمال ہو رہی ہے
جی بالکل بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہی ہے جی یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کیونکہ اس سے ماحول ر رہ سکتا ہے
ہاں ہاں یہ تو بہت ہی ایک اچھی تبدیلی ہے کیونکہ اس سے نہ دھواں ہوتا ہے اور پٹرول کی قیمتیں بھی قیمتیں بھی ان کا بھی مسئلہ ہے کیوںکہ آج پٹرول تو ایک سو آٹھ روپے
جی جی جنگ کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے
ج اکے
پیٹرول مہنگا ہو تو لوگ کہتے ہیں آج پیدل چلے لیتے ہیں
ہاں اور موٹر سائیکل والے ہر بار یہی کہتے ہیں بس تھوڑا سا ڈال دووں تھوڑا سا ڈال
جی جی تھوڑا سا کیونکہ پیٹرول جو ہے بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کاروبار بار میں بھی اثر ہو گیا ہے اور جیب میں پیسے نہیں رہتے اسی لیے جو ہے موٹر سائیکل والے کاروبار کرنے والے لوگ کہتے ہیں تھوڑا کم ڈالالو یہ سچ ہے
ویسے آپ کو کون سی سواری زیادہ پسند ہے آپ کو موٹر سائیکل پسند ہے یا گاڑی پسند ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا پسند ہے
مجھے ٹرین پسند ہے کیونکہ اس میں آرام بھی ہے منظر بھی ہے اور سفر کا اپنا مزہ ہے ٹرین میں آپ سکون سے بیٹھ کر جو نظارے دیکھ سکتے ہیں پہاڑ جھیلیں ندیاں
بالکل بالکل بالکل ٹرین کا سفر تو ایک مز دار سفر ر ہوتا ہے وہاں کے اور بہت بڑا سفر بھی ہوتا ہے ہوتا ہے اور اس میں انسان بہت کچھ
کی جو سواری ہے آپ کو کون سی سواری پسند
مجھے تو موٹر سائیکل پسند کیوںکہ مجھے ہر جگہ جلدی جانا ہو پہنچنا ہوتا ہے کبھی دفتر جلدی پہنچنا ہوتا ہے کبھی دفتر سے گھر جلدی پہنچنا ہوتا کبھی کبھی کہیں اور پہنچنا ہوتا ہے موٹر سائیکل
کام کسی بھی وقت آ جاتا ہے لیکن بارش میں موٹر سائیکل والے کا حال برا ہو جاتا ہے
ہاں ہاں وہ سردیوں میں تو ہاتھ ہی جم جاتا ہے
جی بالکل بالکل اور گرمی میں ہیلمٹ کے اندر انسان پگھل جاتا ہے انسان کو جیسے کہ آگ ہی لگ جاتی ہے
ہاں ہاں یہ بھی تو حقیقت ہے ہی ضرور ضرور
جی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے کسی اس کو ہم کم مقدمات مقدار میں استعمال کرے تو بہتر ہے یہ جو یہ پیٹرول کی گاڑیاں ہیں پیٹرول سے جو چلتی ہے ڈیزل سے جو چلتی ہے وہ پولوشن بہت کرتی ہے ہ اور بیٹری پہ چلتی ہے اور ان کے بھی نقصانات بہت ہے جیسے کہ زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بیٹری خٹ سک
ہاں تو آج کی گفتگو سے ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ آج کی گفتگو سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ٹرانسپورٹ ہماری زندگی کو آسان بناتی ہے وقت بچاتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے کا قوانین کی پابندی احتیاط اور ماحول کا خیال بہت ضروری ہے ہے کہ نہیں
ٹرانسپورٹ ایک سہولت بھی ہے اور ایک دار
اور ایک سہولیت بھی سہولیت ہے اور ایک ذمہ داری بھی بہت شکریہ آوج کی گفتگو بہت اچھی رہی امید